ہیلو
وعلیکم السلام سب کہہ رہے تھ ہیں
ہاں سب کہریت سے ہیں
اور امی جان ابو جان کیسے ہیں
اچھے ہے اور آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ اور گھر پہ کھانا وانا ہو گیا
ہاں ہو گیا کھانا
کیا کھانا کھائے تھے آپ
ہاں ایسے ہی نارمل کھانا دوپہر میں جو کھاتے ہیں دال چاول وغیرہ سبزی بنی تھی اور اچار وغیرہ زیادہ کچھ خاص نہیں کرایا تھا
ہاں نارمل کھانا بہت پسند ہے مجھے بھی نارمل کھانا تو دال چاول پھر آلو کا فرائی بھجیا ہو گیا پھر اس میں چٹنی بہت ہی عمدہ لگتا ہے بہت ہی عمدہ مجھے وہ سب زیادہ پسند ہے نارمل کھانا
نارمل کھانا ایسا لگتا گھر ٹائپ کی فیلنگ آتی ہے کہیں بھی
ہاں سی بات ہے
گھر جیسے جیسے کہ آپ کہیں باہر جاؤ ہے نا اس کے بعد باہر جا کے کہ باہر کے ادھر ادھر کے جو بھی کھانا کا پھر اس کے بعد ج لاسٹ میں جب دال چاول کھاؤ کہیں بیٹھ کے اس لگتا گھر
ہوں سی بات ہے لیکن وہ کا دال چاول بھی نارمل کھانا جب گھر کا ملتا ہے تو اور ہی لذیذ لگتا ہے پھر وہ ایسا لگتا ہے پت نہیں کون سا آ مطلب لذیذ چیز کھا لیے ہیں
جیسے کہ وہ رہتا ہے نا رمضان میں اتنے مہینے کے روزے کے بعد جب کھاتے ہیں اگلے دن سے عید کے ویسے تو کھایا نہیں جاتا لیکن پھر اس ٹائم کتنا یاد آتا ہے رمضان ٹائم میں دال چاول کا
ہاں سی بات جی
کیونکہ دن بھر ہم لوگ وہ کر رہتے ہیں کیا ن ہم روزے سے رہتے ہیں شام کو افطاری بنتی ہے پھر رات کو کھانا وغیرہ ہوتا ہے
وہ ٹائم تو اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے رمضان کا تو مزہ ہی کچھ بہت ہی الگ رونق رہتی ہے اس ٹائم تو مجھے لگتا ہے کہ ہوٹل میں جو کھاتے ہیں جو لوگ ان کو کچھ ٹائم کے بعد پھر کھانا پسند نہیں آتا ہو ان کو لگتا ہو کہ گھر کا کھانا ملے کھانے کے لیے
تبھی تو لوگ بولتے ہیں گھر کا کھانا ہاں گھر کا کھانا باہر کے کھانے میں س ہو ہل وغیرہ میں تو پھر بھی خیر ٹھیک ہے لیکن جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں وہاں بس میس کا کھانا کھاتے ہیں وہاں تو اور عجیب طریقے کا کھانا بناتے ہیں کتنے لوگ تو بیمار پڑتے رہتے ہیں
کیونکہ ہوٹل میں تو ایسا رہتا ہے نا کہ ہم اپنی پسند کا چیزیں آڈر کرتے منگا لے اور وہاں کیا ہے جو بن رہا ہے آپ کو وہی کھانا ہے
وہی تو رہتا ہوٹل میں پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں نا
ہاں پھر لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ صاف صفائیت کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں ہوٹلس میں میں تو خود ہی سب کچھ بناتی ہوں اور خود ہی کھاتی ہوں کیونکہ گھر میں کیا ہے نا کہ صاف ستھرا سب کچھ یوز کرتے ہیں ہم لوگ آلو کیا ہے وہ لوگ اگر کچھ بنا رہے خراب آلو سڑا ٹماٹر سب ڈال دیں گے ہم کیا ہے ہم لوگ کیا ہے بناتے گھر میں اتنے اچھے صاف ستھرا بناتے ہیں اچھی چیزیں ڈالتے ہیں کوالٹی والی چیزیں ڈالتے ہیں اس سے کیا ہے نا بیمار ہونے کا بھی بہت کم چانس رہتا ہے بیماری نہیں پڑتی اگر آپ ہوٹل کا کھاتے رہیے تو آپ دیکھیے گا ایک دو ہفتے میں آپ کو کچھ پیٹ میں پروابلم تو کہیں الٹیں گے تب ہونا شروع ہو جائے گا
ہاں ہو تو ہوت ہی ہے وہ تو ہونے لگتا ہے کتنے سارے لوگ کو ہوتا ہے جو گھر سے دور رہ کے پڑتے ہیں یا کسی کام کے سلسلے سے آتے ہیں جاب وغیرہ کے لیے الگ الگ شہر میں شفٹ ہوتے ہیں نا تو وہاں پرس تو اب بالکل گھر ٹائپ کا کھا نہیں بلتے تو کچھ مہینے وہ لوگ ہوٹل پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کچھ مہینے کے میس پ ڈپین پ بات پھر اس کے بعد اگر ان کے پاس وقت رہا تو خود بنا لیتے نہیں تو وہ لوگ ایک ٹفن والا ٹفن والا آپ کو پتا ہے جو ٹفن منگاتے ہیں
سروس ہاں وہ گھر گھر کے کھانے بن کے
وہ گھر کے کھانے بنا کے دیتے ہیں تو آج کل تو وہ بہت چلا ہوا ہے بہت سارے لوگ منگاتے ہیں اس سے کھانا
ہاں تو یہ بھی اچھا رہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے جیسے مطلب کچھ بھی اگر ہم منگا رہے ہیں کہیں سے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ ان کا صحت نہیں ہے وہ کیوں پرواہ کریں گے کسی کے کہ ان کو پیسے سے مطلب رہتا ان کو کمانا
منگانا ہے تو تھوڑا مطلب اچھی جگہ سے منگاؤ لیکن وہاں کا پرائس بھی بڑھیا آئے گا وہاں کا آپ بارابر افورڈ نہیں کر سکتے
صحی بات ہے یہ بھی بات صحیح بولے آپ مجھے لگتا م پوری میں کھانا تو ٹھیک ہے ہوٹلوں کا لیکن جب صحت سب ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے گھر میں ہی تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلا کے بنا لینا چاہیے
وہی بات ہے نا جیسے کہ بڑے بڑے برانڈ والے لوگ تک یہ کام کرتے ہیں بڑے بڑے برانڈ کا دیکھتے کھانے والا ویڈیوز آتے ہیں انسٹاگررام پہ یوٹیوب پہ آتے ہیں یہ کیا نام ہے یہاں پرس یہ ملا ہے اس کے کھانے میں کاکروچ ملا ہے اس کے کھانے میں جا میلہ ویرا ہوا تو وہ سب سن کے اور وہ عجیب لگتا ہے جب کہ وہ کتنے ا بڑی بڑی برانڈ ہے اور کیا نام ہے تو پھر سوچ لیجیے لوکل وہ جو شاپس رہتے ہوں گے وہاں کتنے ہی صحت مطلب ہائجین کو پراورٹی دی جاتی ہوگی
مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ہوٹل یہ سب میں اگر کوکروچ چوہا مر بھی جاتا ہوگا تو مجھے لگتا ہے وہ نکال کے پھینک دیتے ہوں گے اور ویسی ہی دے دیتے ہوں گے اس وجہ سے میں بالکل بھی ہوٹل کا کھانا کھانا پسند نہیں کرتی ہ میں گھر پہ ہی بناتی ہوں سب کچھ جو بھی ہے
میں مجبوری میں کبھی کھا لیتا ہوں تو کھا لیتا ہوں یا تو کبھی من کیا مطلب سب کا کہ چلو
میں بھی شوقیہ طور پہ کھا لیتی ہوں شوقیہ طور پہ کھا لیتی ہوں کبھی کبھی
باقی اس پہ ڈیپینڈ ہونا تو میں کبھی نہیں چاہتا مجھے کیونکہ اپنے ہاتھ کا میں میں نے اپنے ہاتھ کا جب بناتا ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگ ہےتاہ نہیں دوسروں کا اچھا لگے یا نہ لگے لیکن مجھے اپنے ہاتھ پ بھی بہت پسند ہے کھانا
وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کاک ک کو نہیں پسندنا میں تو سوچتی ہوں اگر مجھے مان لو مان لیے اگر مجھے بنا نہیں پائی یا تو بن کچھ وجہ سے میں یہ نہیں کر پائی بنا نہیں پا رہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ہوٹل سے لانے کے بجائے میں کیا کروں گی فروٹس یہ سب کھا کے رہ جاؤں گی پر مجھے پسند نہیں ہوٹل کا کھانا یہ فروٹس کھا کر کے رہ لو صحیح ہے ہاں اس سے پیٹ بھی تھوڑے ٹائم کے لیے بھر جاتا ہے اور پھر صحیح رہتا ہے
کیونکہ فروٹ مطلب فروٹ میں بھی بولا جاتا ہے ایسے تو کیمیکل رہتا ہے لیکن ایک طریقے سے دیکھیں تو اگر اس میں کیمیکل رہتا ہے تو اگر نائنٹی مطلب ٹینسینٹ کیمیکل ہے تو نائنٹی پرسینٹ تو آپ کو نیچرل ہی ہے نا تو وہاں پر تب فائدہ مل نہیں ہے اگر اس کو بھی اچھے سے دھو کے اچھے سے چھیل کے کھاؤ میںو ہم لوگ پہلے کیا کرتے تھے جو سیب رہتا تھا اس کو ڈائریکٹ کھاتے تھے بناچھیلے لیکن جب سے سنا ہے کیمیکل وغیرہ کاسا ہوتا ایسا ہوتا یہ چھڑکتے وہ چھڑکتے تب سے مطلب جو بھی چھلکے والے پھل رہتے ہیں ناں سے پل تو میکسمم چھلکے والے رہتے ہیں تو اس کا چھلکا اتار کے ہم لوگ کھاتے ہیں اب تو
جی اور پھر بل کیا اب تو سب چیز میں اگر دیکھا جائے تو ملاوٹ ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ یہ ہے پر دیکھا جائے تو فروٹس تو فروٹس ہی ہے اگر سب چیز میں جو ملاوٹ ہے وہ بھی فروٹس میں بھی ہے تو کچھ تو فائدہ دے رہا ہوگا نا وہ
وہی بات ہے نا آپ جیسے کہ مجھے وہی کہاوت یاد آ جاتی ہے نہ ماما اس سے اچھا کہانا ماما ہے نا
ہاں بالکل صحیح بالکل صحیح اور پھر آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہوتا ہےوں پھل میں کیا سب سے پسند ہے
پھل میں مجھے پسند ہے کیوی ہو گیا پھر اس کے بعد یہ
کی بھی کھٹا لگتا ہے پر وہ تو ایک سے زیادہ نہیں کھا پاتا اس کا لیکن بہت فائدہ ہے فائدہ بتایا گیا اس کے بارے میں تو بہت
ہاں اس کے اندر وائٹامن سی رہتا ہے کتنا ساری چیز ہے تو بتاائے اس کا پھر مجھے کیوی کے علاوہ گاوا بھی بہت پسند ہے بیہی امرود جس کو کہتے ہیں ہیں ہاں وہ بھی اس کا بھی بہت فائدہ ہے پتا اس میں پرو مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس میں اتنا زیادہ فائدہ ہے اس میں جو امرود ہے نا اس میں اتنا فائدہ ہے کہ اس میں پروٹین تک رہتا امرود میں میں نے سنایا تو
ہاں وہ بہت فائدے مند ہے اور اس کو کھانے کے بعد اچھا بھی لگتا ہے بہت نمک لگا کے میں تو کھاتی ہوں اس کو
میں تو جب سیزن آتا ہے نا تو اچھا اچھا امرود ملتا ہے تب میں کھاتا ہوں سب سے زیادہ
ہاں وہ برسات میں تو اور اچھا ملتا ہے امرود
ہوں لیکن کبھی کبھی من میں میرا من وہ ہو جاتا ہے امرود کیوںکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کیڑا نکل جاتا نا اس کے اندر الی تو میرا من خراب ہو جاتا ہے لیکن جب ایک چیز میں نے دیکھا ہے جیسے میں نے ایک چیز دیکھی الی بل وہی پھل میں نکلے گا جو نیچرل رہتا ہے اکثر دیکھنا
اچھا
ہاں
تو ابھی میں دو دن سے آم کھا رہی تھی تو اس میں الی نکل رہا تھا کیا وہ نیچرل ہے
اب وہ نہیں پتا لیکن مجھے امرود کے بارے میں اتنا پتا ہے کیونکہ ا کیا رہتے کیڑے مارنے کے لیے وہ لوگ دوا ڈالتے ہے نا پیڑ پودوں میں اب کیڑا نہیںم دے گا تو مطلب سمجھو کہ شاید اس میں دوا نہیں مارا کیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے میں نے ایسا کچھ ریسرچ وغیرہ کہیں پڑھا نہیں ہے
میں نے بھی ابھی سنا ہے کہ آم کو جیسے چنا چائنا والوں نے دی کیونکہ اس کے جو کیڑا تھا اس میں رہ گیا تھا وہ کچھ کرنے کے بعد مجھے ایسا مطلب نیوز میں پتتا چلا ہے نی اس سے تو ان لوگوں نے لینے سے منع کر دیا کیونکہ بولے کہ پھر یہاں بھی کیڑا آ جائے گا تو پورے سب پل سبزیوں میں لگ جائے گا اس لیے انیں لینے سے منع کر دیا ہم کو
ہاں وہی تو جبک انڈیا سے سب سے زیادہ آم ایکسپورٹ ہوتا ہے عام تبھی تو مطلب یہاں کا راجا ہے
ہے نا
ہاں آام فلوں کا راجا ہے بچپن میں پڑھتے تھے ہم لوگ
ہوں ہ ہوں
مجھے لگتا ہے کہ جو بھی پل ہے وہ ضروری ہے کیونکہ کچھ ٹائم ہوگا تو وہ سڑے گا ہی اگر وہ نہیں سڑے گا تو کیا وہ ویسی فش تھوڑی نہ رہے گا تو وہ سڑتا ہے تو اندر کیڑا تو ہوگا ہی
یہ بھی ہے مطلب ایک صحیح ٹائم پہ کھا کے صحی ٹائم پہ صحیح موسم ملا کے
تازہ تازہ کھانے میں مزہ ہی کچھ اور رہا ہے تھوڑا سا لاؤ ایک دن میں اتنا ہلاؤ جتنا کھا سکو اور پھر کھا لو اگلے دن تھوڑا دن چلے تو ٹھیک ہے برباد کرنے سے اچھا صحیح بات ہے اور پلچو پریشت ایک دم جو فھل جو رہتا ہے وہ ایک دم تازہ لاؤ تو اس کا بات ہی الگ ہے
میں تو جو بھی بولوں میں سیزنل پھل فروٹ وغیرہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ بالکل تازے تازے اس کی خوشبو ہی الگ آتی ہے جیسے جامن بھی ملتا ہے اس کا بھی خوشک بہت اچھی آتی ہے
ہاں جامن تو شوگر والے لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے
پھر اس کے ارے ٹیسٹ بھی بہت اچھا رہتا ہے یہ سب پھل فروٹ کا
مجھے تو سب فروٹس اچھے لگتے ہیں بس صر سیب نہیں پسند مجھے تو تھوڑا
مجھے سیب بھی پسند ہے لیکن اتنا نہیں پسند ہے سیم مجھے بھی
وہی بات ہے ٹھیک ہے تو پھر اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ